ہ
ہلو
ہاں جی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم سناؤ کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ہاں جی میں بھی ہ ہ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں آج سوچا آج سوچا تم سے ریسیپی کے بارے میں میں میں بات کروں کیونکہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہو گیا
یہ تو اچھی بات ہے مجھے بھی کوکنگ پسند ہے نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرنا بہت مزیدار لگتا ہے
بالکل ویسے تمہاری فیوریٹ ریسیپی کون سی ہے میری فی چکن بریانی ہے گھر میں جب بھی بریانی بنتی ہے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں مجھے چکن کباب بہت پسند ہے اس اس کا ٹیسٹ بہت لاجواب ہوتا ہے اور مہمان بھی خوش خوشی سے کھاتے ہیں
صحی کہا کراہی کا نام سن کر ہی بھوک لگ جاتی ہے تم مجھے اپنی کرڑاہی کی ریسیپی بتا
ضرور سب سے پہلے آدھا کلو چکن لیتے ہیں پھر دو یا تین ٹماٹر ادرک لس ہری مرچ اور سالے تیار کرتے ہیں
آرام آرام سے سے بولیے کون کون سے مسالے استعمال کرتی ہو
نمک لال مرچ ہلدی اور گرم مسالہ سب سے پہلے آئل گرم کرتی ہوں اس میں چکن ڈال کر اچھی طرح بونتی ہوں
پھر کیا کرتی ہو
جب چکن ہلکا گولڈن ہو جاتا ہے تو ادرک لہسن ڈال کے مزیدار بناتی ہوں اس کے بعد ٹماٹر ڈال کر ڈک دیتی ہوں
ٹماٹر گل جائے تو مسالے ڈالتی ہو
جی ہاں ٹماٹر نرم ہو جائے تو نمک لال مرچ اور ہلدی ڈال کر مکس کرتی ہوں پھر ہلکی آنچ پر پکا لیتی ہوں
اور گرم مسالہ کب ڈالتی ہو
آخر میں جب چکن تیار ہو جائے تو گرم مصالحہ اور ہری مرچ ڈال کر کچھ دیر دم دیتی ہوں
جی تو آسان ریسیپی لگ رہی ج ہاں
بالکل تم بھی ٹرائی کرنا اب تم مجھے بریانی کی ریسیپی بتاؤ
ٹھیک ہے سب سے پہلے چکن کو دہی نمک لال مرچ اور ادرک لہسن کے ساتھ میرینیٹ کرتی ہوں
کتنی دیر کے لیے
کم از کم ایک گھنٹہ اس سے چکن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے
پھر
جی ج ایک پھر میں ایک پتیلی میں آئل گرم کر کے پیاز کو گولڈ براؤن کرتی ہوں اس کے بعد میرینیٹڈ چکن ڈال کر بنتی ہوں
ٹماٹر بھی ڈالتی ہو
جی ہاں دو یا تین ٹماٹر ڈال کر ڈال کر پکا لیتی ہوں جب مسالا تیار ہو جاتا ہے تو الگ رکھتی رکھ دیتی ہوں
چاول کیسے بناتی ہو
چاول کو پہلے دو کر آدھ گھنٹا بگود ہوں پھر پانی میں نمک ڈال کر انہیں آ آدھا ابال لیتی ہوں
اچھا ٹھیک لرنگ کیسے کرتی ہو
ہاں سب سے پہلا چکن مسالا کی تیاری کی لیئر پھر چاول کی لیئر اوپر سے زیادہ رنگ پودینہ ہرا دھنیا اور تل تلی ہوئی پیاز ڈال دیتی ہوں
وسن کررہی مزہ آ گیا
پھر دم پر رکھتی ہوں بیس سے پچیس منٹ بعد بریانی تیار ہو جاتی ہے
گھر میں سب کو پسند آتی ہوگی
بہت زیادہ میری چھوٹے بھائی کو تو بریانی اتنی پسند ہے کہ وہ دو تین پلیٹ کھا لیتا ہے
میرے گھر میں بھی سب سب کھانے کا شو کھانے کے شوقین ہیں
ویسے تم نے کب کب تم نے کب کوکنگ سیکھی
میں نے امی سے سیکھی بچپن میں جب وہ کچن میں کام کرتی تھی تو میں ان کے پاس کھڑی رہتی تھی اور دیکھتی رہتی تھی
میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں نے بھی اپنی امی اور دادی سے بہت کچھ سیکھا
ہاں ٹھیک ہے ہاں تو ہم تو اپنی ماما پاپا ماما سے ہی سیکھتے ہیں اپنی امی سے ہی
داد کی رس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے
اچ
ا نہیں آ ہ
ہوں
بالکل ان کے ہاتھ کا کھانا کبھی بولا نہیں جا سکتا
بالکل اور جب نئی ریسیپی ملتی ہے تو فورا نوٹ کر لیتی ہوں
ہوں جی ہاں مجھے کھ آپ کو پتا ہے مجھے میٹھا بھی اچھا لگتا ہے اور بنانا بھی آتا ہے مجھے کھیر بنانا بہت پسند ہے
مجھے تو کھیر کھانا پسند ہے کھیر میری فیورٹ سویٹ ڈش ہے
تو کیا میں کھیر کی ریسیپی بتاؤں
ہاں آپ مجھے کھیر کی ریسیپی بتاؤ میں تو آپ کو یہی بولنے والی تھی
سب سے پہلے دودھ کو ابالتی ہوں پھر اس میں بیگے ہوئے چاول ڈال دیتی ہوں
ت ہو
چاول ہاں ہاں وہ بھی بیچ میں وہ بھی ڈالتی ہوں یا الائچی پاؤڈر ڈالتی ہوں چاول کتنی د ہ یاہو
الالچی اور تھوڑی سی بادام پستہ بھی ڈال دیتی ہوں
ہاں جی میں ڈال دیتی ہوں آ جی ہاں
سویڈش ڈش ہے
مگر میرے گھر میں عید پر ضرور بنتی تھی بنتی ہے
ہمارے گھر میں بھی عید کے مزے میٹھے ڈش کہ بغیر ادھوری لگتی ہے
بالکل صحی کہا تم نے
مجھے کیک بنانا بھی پسند ہے
ہاں اور کون سا کیک سمپل ونییلا کیک بناتی ہو یا چینی میدا والا یا
مجھے ابھی تک کیک بنانا پراپرلی نہیں سیکھا میں نے سمپل و نیلا کیک بناتی ہوں انڈا چینی مید اور بیکنگ پاؤڈر استعمال کرتی ہوں
اور بیگ کتنی دیر کرتی ہو
تقریبن تیس سے پینتیس منٹ جب کیک گولڈن ہو جائے تو نکال لی تی ہوں
کبھی مجھے بھی کھلانا
ضرور تم بھی مجھے اپنی خیر کھلانا
پکا
ویسے ریسیپی لکھ کر رکھتی ہووں یا یاد رہتی ہے
کچھ ریسپیز ڈائری میں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ یاد ہے
میں بھی ایک ریسیپی نوٹ کرتی ہوں
مطلب آپ کو بھی نوٹ بک ہے یہ بہت اچھی یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اس طرح ریسیپیز بولتی نہیں ہے
بالکل اور جب نئی ریسیپی ملتی ہے تو فورا نوٹ کر لیتی ہوں
انٹرنیٹ سے بھی ریسپی دیکھتی ہو
جی ہاں کبھی کبھی ویڈیوز دیکھ کر نئی ڈش تیار کرتی ہوں
میں بھی لیکن ہر ریسپی سکسیسفل نہیں ہوتی
یہ تو سچ ہے کبھی نمک زیادہ ہو جاتا ہے کبھی مرچ
میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے چینی اور نمک کا ڈبہ الٹا استعمال کر لیا
پھر کیا ہوا
کھیر کا ٹیسٹ بہت عجیب ہو گیا سب ہنسنے لگے
ایسی غلطیاں ہم سے ایسی غلطیاں ہی ہمیں سکھاتی ہے
بالکل
مجھے لگتا ہے کوکنگ صرف کھانا بنانا نہیں بلکہ ایک فن ایکٹیویٹی بھی ہے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں جب پیار اور محنت سے کھانا بنتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا لگتا ہے
اور گھر والوں کی تعریف سن کر دل خوش ہو جاتا ہے
جی ہاں وہ سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے تمہاری نظر میں ایک اچھی ریسیپی تمہاری نظر میں نی آپ
ہاں ہاں بولو بولو
تمہاری نظر میں ایک اچھی ریسیپی کی سب سے خاص بات کیا ہے
میرا میرے خیال میں انگریڈینٹس کا بیلنس اور صاف صاف بہت ضروری ہے بالکل اور فریش انگریڈینٹس بھی بہت اہم اہمیت رکھتے ہیں
صحیح کہا فریش سبزیاں اور مسالے ٹیسٹ کو بہتر بناتے ہیں اب ہم نے بہت باتیں کی ان ریسیپیز کو دے کر ان شاء اللہ اب ہم ان کو بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں
اوکے اللہ حافظ